ہ وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو ب شکر ال آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا اور کیا کر رہے ہو
میںسے ہی اندر سے چائے ل آ رہا تھا
اچھا نہیں
چائے لا رہا تھا چائے
لائی
جی ہاں
اچھا ٹھیک
جی اور بتاؤ آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں ہاں سب ٹھیک ہے شکر اللہ کا اور کیا کر رہے ہو آپ
ایسے ہی بیڑے تھا گ پہ جی ہاں آپ بتائیے
میں بھی سو رہی تھی
اب سو رہی ت آپ اتنا سوتی ہو دیندر
ہ میں تھوڑی ٹائم ہی سو رہی تھی
ٹھیک ٹھیک اور بتائیے آپ گھر گھر وار سب ٹھیک ہے پھر
ہاں ہاں دو بار میں نے بتایا سب ٹھیک ہے شکر اللہ کا
ٹھیک میں بھی ٹھیک ہوںالم الحمد للہ بالکل ٹھیک آج کل میں بزنس کے بارے میں کافی سوچ رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ بزنس ایک ایسا فیلڈ ہے جو انسان کو خود مصفف ہلو
بالکل صحیح کہ تم نہیں بزنس صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ انسان کی سوچ محنت اور لیڈرشپ اسکلس کو بھی بہتر بناتا ہے ویسے تم کس قسم کے بزنس میں دلچسپی رکھتے ہو
مجھے آن لائن بزنس کافی پسند ہے جب کل انٹرنیٹ سے بزنس کو بہت آسان ہے ایسی دکان بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ہزاروں لوگوں تک اپنی پروڈکٹس پہنچا سکتی ہے
یہ بات بالکل دوست ہے پہلے بزنس کرنے کے لیے بڑی جگہ سے زیادہ پیسہ اور بہت ساریے ورکرس کی ضرورت ہوتی تھی ابھی موبائل فون اور انٹرنیٹ کنیکشن کے ساتھ بھی بزنس شرو کیا جا سکتا ہے
ہاں لیکن مجھے لگتا ہے کہ بزنس میں سب سے ضروری چیز ایمانداری ہوتی ہے اگر کوئی بزنس مین ایماندار نہ ہو تو اس کا بزنس زیادہ دیر تک نہیں چاہے
بالکل ہمارے دین میں بھی تجارت کو بہت اہمیت دی گئی ہے لیکن ساتھ ہی سچ ہی تھوڑا چاہے آرام سے سھو
لیکن ساتھ ہی سچائی اور ایمانداری پر بھی زور دیا گیا ہے جو بزنس مین اپنے کسٹمرس کے ساتھ سچ بولتا ہے اور انہیں دھوکا نہیں دیتا اس کی عزت اور بڑھ کر دونوں بڑھتی ہیں
آج کل کئی لوگ صرف
روٹی کا پہ لی روٹی کا پہلی ختم کرو روٹی جی بتاؤ
آج کل کئی لوگ آج کل کئی لوگ صرف منافع دیکھتے ہیں اور کوالٹی کو نظر انداز کر دیتے ہیں اس وجہ سے کسٹمرس کا بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے
ہاں ہاں اسی لیے سکسسفل کے لیے ٹرسٹ بہت ضروری ہے جب کسٹمرس کو کسی کمپنی پر بھروسہ ہو چاہے تو وہ بار بار اس سےیک خریداری کرتے ہیں
ویسے بزنس شروع کرنے کے کرنے کے لیے سب سے پہلے قدم کیا ہونا چاہیے
میرے خیال میں سب سے پہلاے مارکیٹ ریسرچ کرنی چاہی یہ دیکھنا چاہی کہ لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے اور مارکیٹ میں کس چیز کی بیمانڈ زیادہ ہے
مطلب اگر ڈیمانڈ کا اندازہ نہ ہو تو بزنس نقصان میں جاسکتا ہے
بالکل اگر کوئی ایسی چیز بچنے لگے جس کے دماغ ہی نہ ہو تو اسے فائدہ کیسے ہوگا اسی لیے مارکیٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے
یہ بات مجھے پسند آئی میں نے سنا ہے کہ سکسیزفل بزنس مین ہمیشہ اپنے کسٹمرس کی ضرورت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے
ہاں کیونکہ کسٹمر سے بزنس کی بنیاد ہوتی ہے اگر کسٹمر کچھ خش ہ گے تو بزنس بھی تر کیی کری گا
ایک اور بات مجھے سمجھ نہیں آتی کچھ لوگ بزنس میں جلدی امیر ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ سالوں تک ٹریول کرتے رہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے
اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کچھ لوگ پلاننگ اچھی کرتے ہیں کچھ محنت زیادہ کرتے ہیں اور کچھ لوگ صحیح وقت قت پر صحیح فاصلے کر دیتے ہیں لیکن ہر سکسیسفل بزنس کے پیچھے سبر لگاتار محنت ہوتی ہے
توف پھر اوور نائٹ سکسس جیسے بعات زیادہ حقیقت
اکثر لوگ صرف سکسیس دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کی محنت نہیں دیکھتی ہر بڑا بزنس مین کسی نہ کسی اسٹیج پر مشکلات کا سامنا کرتا ہے
بالکل مجھے لگتا ہے ہوتا ہے کہ ایک
ہاں ہاں لیکن اندر اس اندا رسک نہیں رسک ہمیشہ سوچ سمجھ کر لینا چاہیے اگر پلاننگ کے بغیر رسک لے جائ تو نقصان ہو سکتا ہے
وہاں پہ کون ہے
یہ بھی چاچ ہو آیا ہے تھوڑا نہیں کرن ب بہتے ہے بکواس
چاچو
جی جی بڑا والا
آج کل یوتھ میں بڑا والا
ہ
آج کل یوتھ میں سٹب آپ کا ٹرینڈ بھی کافی مشہور ہوتا
جی ہاں اسٹارٹ اپس نئے آئیڈیاز کے ساتھ مارکیٹنگ میں آتے ہیں اور کئی دفعہ پرانے طریقوں کو بدل دیتے ہیں لیکن اسٹارٹ اپ کو کامیاب بنانا آسان نہیں ہوتا
کیوں
کیوں کیوںکہ اسٹارٹ اپ کے لئے انوویشن فنڈنگ اور اسٹرانگ ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے اگر ٹیم اچھی نہ ہو تو آئیڈیا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو مشکل پیدا ہو سکتی ہے
ٹیم ورک واقعی بہت
اچھا
اہمیت رکھتا ہے
بالک ل کے ب بنس مین اکیلا ہر کام نہیں کر سکتا تا اس سے مارکیٹنگ فائنانس کسٹمر سروس اور مینجمنٹ کے لیئے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے
مارکیٹنگ کا بزنس میں کتنا میں کتنا کردار ہوتا ہے
بہت بڑا کرتا ہے اگر پروڈکٹ اچھے ہو تو لیکن لوگوں کو اس کے بارے میں پتتا ہی نہ ہو تو سیلس کیسے ہوگی مارکیٹنگ لوگوں تک پروڈکٹ کے معلومات پہنچاتی ہے
لیکن کمپٹیشن بھی تو بہت زیادہ ہے
جی ب بت جی جی میں بتا رہی ہوں نہیں میں بتا رہی ہوں میں طریوں مارکیٹنگ لوگوں تک پروڈکٹس کی معلومات پہنچاتی ہے اور
سوشل میڈیا سوشل میڈیا سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے بارے میں تمہارا
آج کے دور میں سوش سوشل میڈیا مارکیٹنگ سب سے طاقتور ٹولس میں سے ایک ہے فیس بک انسٹاگرام اور یوٹیوب کے ذریعے چھوٹے بزنس بھی بڑے آڈینس تک پہنچ سکتے ہیں
لیکن کمپٹیشن بھی تو بہت ضرور بہت زیادہ
ہاں کمپٹیشنس ہر بزنس میں ہوتی ہے لیکن کمپٹیشن سے بزنس بہتر بھی ہوتا ہے کیونکہ ہر کمپنی اپنی کوالٹی اور سروس کو امپروو کرنے کی کوشش کرتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ کسٹمرس سروس بی بزنس کی کامیابی میں اہم رول ادا کرتا ہے
بالکل اگر کسٹمر کے ساتھ اچھا روایہ رکھا جائے تو وہ کمپنی کو یاد رکھتا ہے آج کل کئی لوگ پروڈکٹ سے زیادہ سروس کو اہمیت دیتے ہیں
فائنانس مینجمنٹ کے بارے میں کیا کہنا چاہو گی
فائنانس مینجمنٹ بزنس کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اگر پیسوں کا حساب کتاب ٹھیک نہ ہو تو بزنس مشکل میں پڑ سکتا ہے
یعنی پرافٹ اور ایکسپینسز کا ریکارڈ کرنا ضروری
جی ہاں ہر بزنس مین کو اپنی انکم ایکسپینسز اور سیونگ کا پورا ریکارڈ رکھنا چاہیے
میں نے سنا ہے کہ کئی بزنس صرف اس لیے بند ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے فائنانس کو ٹھیک سے مینج نہیں کیا ہوتا
یہ بالکل سچ ہے کئی دفع سیلز اتچھی ہوتی ہے لیکن غلط میننیجمنٹ کی وجہ سے کمپنی اپنی نقصان میں چلی جاتی ہے
ٹھیک بزنس میں ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی کا کیا رول ہے
ٹیکنالوجی نے بزنس کو بالکل بدل دیا ہے آن لائن پیمنٹس ویب سائٹس موبائل ایپس اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ نے ب جس کو تیز اور آسان بناات دیا ہے
اگر ٹیکنالوجی نہ ہوتی تو شاید آن لائن شاپنگ کتنی مشہور ہو
بالکل آج لوگ گھر بیٹھے کپڑے بکس الیکٹرانکس اور کھانے کی چیزیں تک آڈر کر لیتے ہیں
مجھے لگتا ہے کہ فیوچر میں اے آئی بی بزنس کا ایک اہم حصہ بن جائے گا
فیوچر میں یہ ابھی بھی بج چکی ہے ک کمپنیزع ف اور مارکیٹنگ کر رہی ہے
یہ واقعی دلچسپ بات ہے
بیسائی کو ہے پہلو لیڈرشپ ہے
اوکے سے
ایک لیڈر اپنی ٹیم کو موٹیویٹ کرتا ہے اگر لیڈر اچھا ہو تو ورکرس بھی دل سے کام کرتے ہیں
لیڈر شپ اور مینجمنٹ سکسیزفل کے لیے ضروری ہے
ہاں ہاں آج کییکتے ب سے مجھے بزنس کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا
انشاء اللہ اور سب سے ضروری بات یہ کہ بزنس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہے اور حلال طریقے سے ریزیں کمانا چاہیے اگر کوئی انسان س اچھا ہی اور محنت سے ب سے کرے تو اللہ کی مدد سے کامیابی حاصل کر سکتا ہے آمین چلو اللہ حافظ